السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کی کیا خیریت ہے
سب الحمد للہ اپنا بتا تمہارا کیا خیریت ہے
ہاں ہم سب بھی ٹھیک ہے
اور گھر میں سب کیسے ہے
ماشاللہ سب خیریت سے ہیں
اور تم کیا کر رہی ہے
ہاں میں تو ابھی لیٹ ہی ہوئی تھی نہا کے
اچھا نہایی ہو
ا ہوں
اور آج نی کیا کررہی ہے
اپپی کا طبیعت اب ٹھیک نہیں لگ رہا
کیسا لگ رہا ہے
پتا نہیں اب اپپی جی اپی اپپی کے پیٹ میں گیس بن گیا
اچھا کیس بن رہے ہیں کیا کھا لی جو
پتا نہیں کیا کھالی پتا نہیں چپکے چپکے کیا کھاتے رہتی ہے
اور امی کیا کر رہی ہیں
امی کا بابو آیا ہے نا تو امی اپنے بابو کے لیے ڈش بنا رہی ہیں
کیا ڈش کچھ آیا ہے اسپیشل
ہاں انڈا بھی تلری ہے امی
اچھا انڈا تالا رہ ہے
ہاں وہی انڈا کے لیے کل مار ہو رہا تھا آج بابو آیا تو تین وہ انڈا تلانے لگا
لیکن سٹرڈے اچھا چھٹی ہے چھٹی رتھ یاترا کا
کروانا ہے تو ڈرائنگ کرانے لیکے آیا ہے ڈائگرام بنوانا ہے اس کو
اتھنک پروجیکٹ بنوانے کے لیے پروجیکٹ بولتے ہیں نا کیا اسائمٹ پرٹیکل تو بول رہا تھا اس وقت کیا محلہ میں ا ادھر کیا بولتے ہیں اس لوگ کو دے دیتے ہے کہ کسی جونیئر تو آیا نہیں جونیئر کو دینے کے بعد پھر جونیئر لو کو پارٹی دینا پڑتا ہے نا تو وہی بندہ کسی سے محلہ میں یا آج کیا نام ہے راحت لوگ کو بنوائیں گے راحت لوگ سے اس کے بعد پھر پھر اس کو چاکلیٹ وکلیٹ کچھ دے دے گے
ہوں بولا
اں تب بات کرے گا تب نا آج رہنا ہے اس کو کہ چلا جائے گا شام تک
نہیں پتا پھر کب آتا ہے کب جاتا ہے ابھی تو آیا ہے بنا بتایے اس کو تو کھانا نہیں بنائے تھے
اکیلا آیا ہے دوست کو لے کر کے
اکیلے آیا ہے آیا ہے تو سویا ہوا ہے اتنا دیر سے
ہاں تو پڑھ ات رہا ہوگا آج کل آتی ہے نا ٹیک ہے تیاری کر رہا ہے تو
جوب ختم ہو گیا وائیوا بچا ہے
ا مین طیب میں برتی کا تیاری کر رہا ہے
ہوں مین ایگزام کا
مین ایگزام کا اس میں تو تھوڑی اتنا اس میں بھی پاس ھو جو نئ ضروری ہے پر مین والے لگ کو زیادہ آتی ہیں نا کھانا نہیں بنا ہے
بن گیا ہے کھانا
تو پور جیسے تو کھانا نہیں بنا کر اچھا اس کے آنے کے بعد بنائی ہو
ہوں
ہاں اور ابو کیا کر رہے ہیں
ابو جی شاید چھت پہ بھیگ رہے ہوں گے بارش میں یا باہر بھیگ رہے ہوں گے بارش میں
ہاں ٹھیک ہے
ہاں سب لوگ بھیگ رہا تھا تھا ابو جی بھی بھیگ نے چلے گا
بارش ختم نہیں ہوئی ہے ادھر تو دھوپ بھی نکل گیا بارش ہوتی لیکن اچھا خاصا مارا پانی ادھر
ہاں ب گرمی لگ رہی تھی لیکن پھر بارش ہوا پھر آب صحیح لگ رہا مطلب دھوپ ابھی نہیں نکلا پھر نارملی ہی ہے
بہت کڑکڑا اک دم پانی گیرا
اچانک
تھڑا تھوڑا ٹھنڈا کر دیا نہیں تو گرم گرم لگ رہا یہاں بھی سب بھیگ گیا تھے بچے لوگ وہ لوگ نہیں نہایا تھے کوئی زیادہ
ہم تھوڑا دیر کے لیے رہ گئے ہم ہم تھوڑا دیر کے لیے رہ گئے ورنہ ہم بھی بھیگتے
ایرم تو ایرم تو نہا ہم لوگ نہا لیے تھے یرم کری ممی ہم بھیجائے بھیگ ہیں بولے تم نے نہا لی وہ لگ نہیں نہا اس لیے وہ لگ بھیگ رہے
اور اس کو تو سردی کھانسی بھی ہے
سردی کھانسی سبھی کو ہوا ہے پورے گھر بھر کا ہوا ان لوگ کو بھی سب کو ہوا ہے ایک بار سو گئی پھر ارم لپسٹک لگا کے لیٹی بھی ہے کہ اس کے پاپا کب گھر لے جائیں گے کہ وہ بھی جائے گی
بارش میں کہاں وو لپسٹک لگا کے تیار ہے
باقی انتظار میں ہے
بارش ختم ہو گئی دھوپ نکل گئی پاپا کو بتائی نہیں
پاپا کہاں ہے گے پاپا کو نہیں پتا دھوپ نکل گئی
مدت ک ہوں یاد دلا رہتی
ہاں
پاپا اب لیٹے ہوئے ہے موبائل دیکھ رہے تب تک ارم بھی آرام کر لے رہی ہے
ہاں تو جانا ہوگا گھومنے تو کھانا کھانے ٹائم پہ جائے گی گھومنے
یہ گیارہ بجے ساھے گیارہ بجے تو ناشتہ کی ہے نہ ہات د ہات کر کے
ہاں
ابھی کھانا کھائیں گے ہم کھانا کھا لیے پھر ابھی بھک لگ گیا تھا تو خالی
ہم انہیں کھائے ہیں اب نماز پڑھ کے ہی کھائے گے
اپ نہیں ہوتی
آ
آم چاول مگی آ بات نہ بول گی شام نے ایک خترم کی دیری رکو نا تھوڑا سا بات کر لیتے چپس نہیں بنایا
ارے میری امی تو چپس ہی نہیں خرید دے رہی ہے
تلوری کری ہے تلوری کو
ہاں
تو چپس ہی بول رہی ہے تو چپس نہیں ہے تو لی بھی نہیں چھانی دال چاول کا لینا ایک کرری جاؤ چھال کر کے آ جاؤ
جاؤ ایرم پاپا کو بولنا چندینگے پاپا
اچ رکو نا آپ بات کرنے دو نا نہیں اوپر نہیں آئی گی وه پ ہوٹسپوٹ لے ہوٹسپوٹ لیے ہے
او
آواز کری ہے گ ہم سے جو کہاں اوپر ج کر لگر آج آاز تو گھر پہ ہے ہی ہے تو پھر پٹی لے کے بات کر لیتے
جی جو کا سیکنڈ سیٹرڈے کو چھٹی رہتا ہے نا تھرڈ کو نہیں نا
نہیں اٹکا نہیں رکھتا ہم سکل سٹر ڈ کاکھتا گاج راتھ یاتا اسس
ہاں راتھیاتہ ہے
تو اس منتھ میں نہیں چھٹی رہے گا
اب تو نیکسٹ منتھ پہ اب تو چھٹی ہی نہیں ہے سنڈے سنڈے جو ہے ویسے بھی
دیکھو تمارے جیجو بریانی کا بنا رہے پلان
او مائی گوٹ پرلی شریف جانے جی جا جی تو تم تھوڑی نا جاتی ہو بریلی شریف جیجوا کو لیے تو جات
نہیں نہیں وہ کہاں جؤ گی جینٹس میں کئی دور رہ
ہاں کب جا رہے ہیں ابھی جب تم جب تم آؤ گی تب
اگست میں ہے سات آٹھ اگست کو ہے کچھ
او تب تک تو تم تو اس ٹائم یہیں رہو گی
ہوں
ہمم ہاں صحیح ٹائم پہ جا رہے ہیں
صحیح اسی کے لیے بول رہے چلی نہیں جاہیے کوئی دقت نہیں ہے ہم زیادہ خرچہ لیجئے کے بھی کیجیے گا تو کرے کہ چھوڑ دیے تب نہیں جائے گی
ج
مل پھر بھی کتنا جائے گا تو زیاد نہیں تین ساڑھے تین ہزار میں آ جائ گے ا پانچ ہزار تک خرچہ کر کے آ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے اسے زیادہ نہیں کرنا ہے زیادہ ہوگا تو پھر نہیں جانا ہے
ہمم اکیلے جانے تو اتنا نہیں ہونا چاہیے
ہوں
ا بول دو نا کہ بول دو نا کہ ادھر ادھر کا بیکار بکار سامان نہیں لینے کے لیے بیکار بیکار کیا سامان لے لینے کے لیے ہی نہیں بول دینا کچھ نہیں لینا بس آپ جو اپنا وہاں پہ جائی گا گھومیے گا کھائیے گا
ہوں ہاں تو وہی بولے ساڑے تین چار ساڑے تین ہزار ت سڑھ تین ہزار کچھ ا یگا سگنل ہے تو روم بھی ویسا اتیھی نہیں رہتا ہے اپنا گروپ میں جاتا ہے تو اپنا وسے پارٹنر شپ میں سب
ہاں جیسے من ویسے سونے گا
جہاں جاتے ہیں بولے نہیں لوگ دوست کو نہ لیتے ہیں روم میں رہتے ہے پہلی بھی کر دیں گے نا بول دیں گے نا کہ ہم لوگ آئیں گے آنٹی ایک لیڈیز ہے تو رکھ دے گی رو وہی محلے میں وہ جا تو رس لگتا ہے وہی گل گیا میں نے ہے تو رہنے دیگی نہیں تو اسے نہیں پتاہ لگتا تو لوگ بک کر نہ دیتے اور اس کےتا زیادہ بھیڑ بھڑ رہتا ہے اور جانے کا پلاننگ بن جائے گا تو رکھوا لیں گے روم گدا ادھا سبر تھا اپنا اپنا گدا میں ایک گدا ل کےستر
پچھلی بار اجمیر شریف نے نگد ت جی جو ا سور پچھلی بار تو پچھلی بار تو تم ہی ایڈمٹ تھی
میرے میرے ساتھ گئے ہیں اس کے بعد پھر گیا ہی کہاں ہے جو کو ساد کہ مشکل بات ادھر نہیں گیا باریک کو جانا ہے اجمیر شریف ستائیس تاریخ کو اسی منتھ میں
ہاں
اپنا دوست کے گروپ اپنا گروپنگ میں جا رہا ہے وہ اس کا دوست لوگ بھی جا رہا ہے چھ سات لوگ
ہاں اپنا فرینڈس کے ساتھ صحیح رہتا ہے
ہمم یہاں سے بس بھی جاتی ہے جب وہاں عرس سے لگتا ہے نا رجب کے چاند میں یس ڈائریکٹ بس بس سے جاؤ گی نا تو سارا مزار سارا چی یہاں یہاں سے یہ ساہپور والا بازار سے اسٹارٹ ہوتا ہے شریف سے سے لے کر کے سارا جگہ آ اا اگگرا سارا گھما کر کے لے کے جائیں گے ہر ایک مچار پندرہ دن میں لوٹ جاتے
پندرہ دن
ہوں پندرہ دن لگتا ہے پندرہ دن میں جا کے آ جاتے ہم لوگ چھ سے آٹھ دن میں آ جاتے ہیں ہم لوگ چھ ہم لوگ چھ دن میں آ گئے تھے ہم لوگ چھ دن میں آگئے تھے دلی میں زیادہ نہیں رکے تھے ہم لوگ تو ایک ایک ہی رات ہو پٹ تھا دوسر رات کو ہم لگ ٹن اتی بس کر لیے تھے رات میں آٹھ بجے کا کہ پھر تھا پندرہ پندرہ دن کے مط بارہ پندر بارہ دن کے بعد تھا پھر ٹرین ریٹرننگ والا تو اتنا دیر اتنا دن کیا کریں گے اسی کے لیے چھ دن میں ہی ہم لوگ آ گئے تھ
تو پہلے سے مطلب یہ نہیں کیا رہا تھا وہاں جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اتنا تاری کوی ورنہ اس کی بعد نہیں ہے اور
میں بھی ایک رات ہولڈ کیے تھے دوسر کا رات کو بارہ بجے ٹرین کی اور دلی میں بھی ایک رات ہولڈ کیا تھا دوسرا رات بھی تھا ہیں کہاں نہیں اجمیر میں دو رات رہے تھے شاید تیسرا رات پھر پکڑے تھی ٹرین
ہمم کہاں گھوم کے آئیے تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے تم جیادہ تو امی سے پوچھو گے تو امی بتا دے گی
ارے تو ہم آنے جانے کاتھی بتا رہے ہیں ا رہنے وہاں گھومنے والا تو بتا ہی سکتے ہیں نا پہلا نہیں سمجھ میں آتا تھا کچھو بتاؤ سب پار لیکن اگر ہاں اب سمجھ میں آتا ہے بتا کہاں کیا تھا نہیں تھا
گھوم کیا گئی تھا اب پتا چل رہا ہے کہ تھا کہ نہیں تھا
ہاں تو پہلے ابھی تمہیں کو بتائیں گے تم کو کچھ پتا چلے گا ایسے دیکھے رہو گے تمہارے مائنڈ میں کوئی بتاائے گا تم کو پتا چلےا ہاں ہاں یہ چیز یہاں کو چیز وہاں تھا اب جو آدمی جہاں پہ گھمائیں گے اس کے بارے میں کتنا ڈیپلی بتائیں گے کیا تو سمجھ میں آئے گا بس یاد رہے گا کہ ہاں ایسے ایسے بتا رہے تھے ایسے ایسے ہے
اب ہم ہی جی اے پی کا بھی کولکہ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں تو جی اے پی پورا دم کور سے سنتی ہے اور اج بھی جو ہے پ ج بھی ہے پورا فس پورا فلیکس کرتے ہیں یہ ایسے کہتے ہیں ہم لوگ
گڑیا کہ رہے ہیں کہ اگر گڑیا جائے گی نا تو میرا بھی ٹکٹ کروا دے گی
گڑیا کہاں جا رہی ہے
ہاں اجمیر شریف کا تم بات کر رہی اسی لیے ان کو لگا کہ سچ جا رہی ہے تو وہی کرے گا ہم میرا بھی ٹکٹ کروا دے گی